ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہے آپ
بس الحمد للہ آپ سنیں آپ خیریت سے
جی جی الحمد للہ ہم بھی خیریت سے آپ بتائیں وہاں پہ سب ٹھیک ہے
جی یہاں پہ سب ٹھیک آپ سنا ہے وہاں پہ سب خیریت
جی جی جی یہاں پہ بھی سب خریت ہے اور بتائیں کیا کیا آپ نے آج
جی بس ابھی ابھی کھانا کھا کے آئے ہیں
اچھا کیا بنا تھا کھانے میں آج
جی چنے چنے تھے
اچھا کیسے کا ذائقہ ان کا
ذائقہ تو ٹھیک ٹھاک ہی تھا برداشت کر لینا پڑتا ہے آپس نے آپ نے کھانا کھایا
جی جی ہم نے کھانا کھا لیا
جی کیا تھا
ہم نے چکن بنایا تھا
جی لذیذ لذیذ کیسا بنا تھا
جی بہت بہت بہت اچھا ذائقہ تھا اس میں کافی مزہ آیا ہمیں کھانے میں
جی پھر ٹھیک پھر ٹھیک
ہوں اور بتائیں آپ آپ کیا کرنا ہے آج ابھی کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے ابھی کے بعد
جی فی الحال تو ہم آج تھوڑا دیر سے ہی اٹھے تھے تو تھوڑا دیر سے ہم نے چائے وائے پی پھر میری ایک دوست تھی اس سے تھوڑا بہت کچھ ہم نے گفتگو کر لی اور اس کے بعد ہم نے کچھ دیکھ لیا ہم نے کچھ حساب لگایا بہت ساری چیزوں کا اس کے بعد ہم نے ایک چیز ا ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ہمیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے تو اس سے چل رہے تھے ہم ہاں جی جی
بولے بولے آپ
جی یہی پھر ہم سوچ رہے تھے کہیں باہر چلتے ہیں پھولوں میں دیکھتے ہیں ہم پھول دیکھیں گے کیسے پھول ہے کیونکہ ہمیں پھول کافی پسند ہے
ہوں ہونا چاہیے کافی انسان ذہنی طریقے سے بھی نگر ہریالی اور ان میں رہتا ہے سب سب سبزار علاقے میں رہتا ہے اور پھولوں کے بیچ میں رہتا ہے تو انسان کافی اچھا محسوس کرتا ہے
جی جی جی آپ صحیح سوچ رکھتی ہے
جی جی جی شکریہ
اور سنایا آپ
ہم بس ہمیں ابھی ہم ہماری اپنی پرانی دوست سے بات ہو رہی تھی تو پھر کچھ ہماری لڑائی ہو گئی تھوڑی سی
خیریت سب ٹھیک کیا ہو گیا تھا
ا جی سب خیریت ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے اپنی دوست سے نا کچھ اپنی ذاتی گفتگنا آپس میں نے بانٹی تھی تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو میری دوست سے اس نے کسی آگے کسی تیسرے انسان کو جا کر وہ سب باتیں بتا دی تو پھر ایسے کافی مسئلہ ہو گیا ہمارا
جی یہ تو بہت بری بات ہے لیکن کیا پتا اس دوست کا بھی دل دب گیا ہو تو اس سے رہا نہیں گیا اسی لیے بول دیا کیا پتا آپ لوگوں نے کچھ کر دیا ہو
نہیں ہم ہمارے ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل زمانہ ہی ایسا ہے کہ کسی پہ کسی پہ اتنا جلدی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور اپنی ذاتی گفتگو تو کسی سے بھی ہم بانٹ نہیں سکتے ہیں وہ ہم پہ ہی کافی ن آسان ہو سکتا ہے آگے جا کے ہم کو
جی نہیں بات تو صحیح ہے بات صحیح ہے
ن نا یہ بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں اس چیز کا
جی دوسروں کا بھی خیال رکھ نا چاہیے کیا پتا وہ کس درد سے گزر رہے ہوں
میں میں سمجھتی ہوں ان کا درد بھی میں سمجھتی ہوں وہ بات ٹھیک ہے پر میں سے بول رہی ہوں نا ابھی اگر اس معاملے کو اگر ہم تھوڑا اچھے سے دیکھیں تو اس میں میری دوست ہی غلط ہے مجھے لگتا ہے کیوںکہ اس کو کتنی بھی لڑائی ہو تو کسی کی ذاتی گفتگو ایسے کسی سے بانٹنی نہیں چاہیے ایسے اور کمزوری ایسے اور دوستی میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے
جی بٹ بانڈ کس کے ساتھ تھی اس میں
اس نے کسی تیسرے انسان کے ساتھ بانٹی تھی جو کہ جو کہ ایسا انسان ہے کہ جو ہر جگہ ہر جگہ یہ چیزیں پھیلا دیتا ہے
جی یہ تو بڑی گندی بات ہو گئی پھر
جی جی غلط ہے یہ چیز بہت غلط اور ہمیں آج کے زمانے میں کسی پہ اتنا جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے
نہیں نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے
ہاں بالکل
نہیں آپ صحیح آپ اپنی جگہ پہ کافی صحیح ہے کیا پتا آپ ان کا بھی یہ دیکھ لیں کہ کیا ان کا اس میں کردار ہے ان سے بات کرے گفتگو کر کے ہی سارے مسئلات ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ بھی مچھلیات دیکھ سکتے ہیں
جی پر مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھو نقصان بھی میرا ہوا میری ہی میری جو زیادتی گفتگو ہے وہ آگے جا کے سب کو پت چل گیا نقصان بھی میرا ہے اور میں ہی آگے جا کے اگر کسی کو مناؤں تو پھر کم سے کم اس کو اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ وہ مجھے آ کہ منائے
جی جی یہ تو کافی غلط ہو گیا آپ سے میں تو مجھے کافی دکھ ہو رہا آپ کے لیے کوئی بات نہیں وہ ان نقسان بھی سمجھ جائے گا کیا پتا اس کو یہ سب نہیں پت تھی وہ کچھ اور سمجھ کے کچھ بول رہا ہوگا یا ہوگی تو آپ کو گفتگو کر لینی چاہیے تاکہ کچھ مسئلے ٹھیک ہو جائے کافی مسئلے گفتگو کر کے ہی ٹھیک ہو جا سک ہو سکتے ہیں
جی جی بالکل آپ فرما رہے ہیں بالکل پر ہمت چاہیے نا ان چیزوں کو واپس سے ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہمت چاہیے انسان کو واپس سے ان کے ساتھ بیٹھنا ان سے ان کو آپس کی باتیں دوبارہ سمجھانا کہ کیا ہوا تھا یہ کافی مشکل
گفت ہیجھ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ وہ سا کر رہ ہیں تو اب میں یہب ہوں گی چاہے کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے وہ گفگو کو لائے سامنے اظہار کرے کیا ابرا لگایا کو ت اس سے وہ چیزیں ٹھیک ہو سکے تاکہ آگے وہ اور کمزور نہ کرے اس رشتے کو
چیز ا گی چیز گفتگو تک نہیں سیمت مطلب یہ یہ چیزیں گفتگو تک نہیں رہ رہتی ہے کیونکہ اس کو بھی پت ہے یہ چیز غلط ہے مجھے بھی پتا یہ چیز غط ہے تو ہم ہم ایسے کیسے بول رہ ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے وہ تو سب بول رہے ہیں وہ غلط ہے وہ تو پھر سب کو دکھناا ہے
جی وہ ان کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ معافی مانگے آپ سے اتنا ہو سکتا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ معاںپ کی جا سکتی ہیں
جی جی میں تو اگر وہ م سے معافی مانگتی ہے تو میں اس سے بالکل بالکل میں اسے معفی معافی دے دوں گی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے معافی دینے والا بہت بڑا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر وہ معافی مانگے تب نہ وہ تو بات بھی نہیں کر رہی
جی جی جی جی جنیں آپ کے خیالات کافی درست کافی درست
جی جی بالکل شکریہ شکریہ
نہیں اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ مطلب کبھی کبھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جن کا مقصد یا مطلب بہت ہی آسان سا ہوتا ہے لیکن انسان ہی آپس میں میں اس کو کافی الجھا دیتے ہیں تو وہ ہاں جی جی تو وہ آگے جا کے کہ کافی ایسے بڑے مسئلات بن جاتے ہیں کہ جو ہم نے خود یقین نہیں کیا ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ جو میں نے پہلے ب کہ ہے گفتگو کرے آپ دیکھیں کدھر کس سے کون سی غلط ہوئی ہے تاکہ وہ چیزیں آپ ادھر ہی ٹھیک کر سکیں اور آگے جا کے وہ آپ کو آپ کے یقین کو نہ توڑے میری طرف سے یہ صلاح رہے گی آپ کے لیے اور آپ کی دوست کے لیے
جی کافی اچھی صلاح دی ہے آپ نے میں کوشش کروں گی یہ کرنے کی میں انشاء اللہ کوشش کروں گی یہ
جی جی میں مجھے بڑی خوشی ہوگی کیا آپ میری صلاح لیں اور اپنے جو بھی رشتے ہیں ان کو درست کریں
جی جی میں کوشش کروں گی یہ کرنے کیا تو یہ مشکل ہے میرے لیے یہ کرنا کیوںکہ میں بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہوں اندر سے تو میں پھر بھی کوشش کروں گی اس چیز کو لے کے
جی جی میں اتفاق اور متفق ہوں آپ کی باتوں سے تو بٹ لیکن میں یہ ضرور یقین کر رہی ہوں آپ پہ کہ آپ ایسے انسان لگ رہی ہے مجھے اب ایسسی انسان لگ رہی ہے جو سمجھتی ہے جو ایک سمجھدار لڑکی یہ تو باقی آپ دیکھ لیں
جی جی میں اس پہ کافی زیادہ سوچوں گی پھر میں کروں گی ان سے گفتگو یہ چیزیں ان مسئلاتوں کو میں تھوڑا سلجھا لوں گی
جی جی کافی صحیح رہے گا کافی صحیح رہے گا
جی جی اور بتائیں آپ
کیسا موسم ہے جہاں پہ آپ
مس س موسم بہت گرم ہے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے باہر نکل نکلا نہیں پا رہا ہے اندر ہی اندر بیٹھے جا رہے ہیں صبح سے شام تک اور پوری ب ہووشی ہو رہی ہے انسان کو
جی جی جی یہی حال لدر بھی ہے ہمارا بھی جدھر ہم رہ رہے ہیں کافی گرمی ہے لیکن سوچ رہے ہیں کہیں ایسی ٹھنڈی جگہ پ پہ چلے جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن ان میں سے آتےے گھر جا رہے ہیں آپ سمجھ رہے
جی جی جی بالکل بالکل
جی ہاں تو ایسے ہی کیا کر سکتے ہیں ہم
جی جی وہ جو دوست ہے جو گھر جا رہے ہیں نا ان کو بھی شاید وہ کئی دنوں سے گھر گئے نہیں ہیں یا پھر ان کو بھی گھر کی یاد آ رہ ہی ہوگی گھر کے کھانے کی یاد آ رہ ہوگی جس وجہ سے ان کو جانا پڑ رہا ہے
ا میری طرف سے ہاں یا آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن کیا پتا کہ وہ اور دو دن رک جاتے تو اپ سمجھ رہی ہیں نا
جی جی میں بالکل بالکل سمجھ رہی ہوں اس چیز کو میں کوشش کر ہوں آپ کو آپ کوشش کرنا انہیں منانے کی کیا پتا وہ مان جائیں
جی تو کافی صحیح رہے گا اگر ہمارے منانے پہ وہ مان جائے مان گئے تو یہ تو کافی خوشی ملے گی ہمیں اور باقی سارے لوگوں کو بٹ زور بھی نہیں کر سکتے زیادہ کیا پتا سچ میں یاد آ رہی ہو
ہ چلو کوئی نہیں آپ دیکھ لیں کیا کریں گے آپ کیا نہیں چلو ہم آپ سے بعد میں بات کرتے
جی جی خدا حافظ خدا حافظ
خیال رکھنا اپنا ٹھیک ہے وہ گہلہ ہو ہے نا